ہلو
ہلو میری آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے
ہوں ہوں
جی آ رہی ہے بولیے السلام علیکم ہیلو ہلو ہیلو
ہیلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی بتائیے کیسے ہیں آپ
الحمد للہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
میں بھی بہت اچھی ہوں اور بتائیے پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی
پڑھائی تو میری اچھی چل رہی ہے آپ بتاؤ
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں بس ایک منٹ تھوڑی ٹینشن ہے بس ٹھیک تو چل ہی رہی ہے
کس بات کی
ہ اگلے ہفتے ٹیسٹ ہے اور ابھی سب پورا سلیبس ا دہرانے کے لیے ہے
میرا بھی باہی ہے میں نے آج سے پراپر شیڈول بنایا ہے پراپر پڑھائی کروں گا سلیبس پوری طریقے سے کمپلیٹ کروں
کیسے بنایا
صبح چھ بجے اٹھ اٹھتا ہوں دو گھنٹے میتھ پھر اسکول کا کام
واہ تم اتنی جلدی اٹھ لیتے ہو
پہلے مشکل لگتا تھا پہلے مشکل لگتا تھا اب عادت بن گئی جو انسان جیسی عادت بناتا ہے تو وسی آدمی بن جاتی ہے
ہاں میں رات کو زیادہ اچھا اسٹڈی کرتی ہوں ویسے تو میں رات میں ہی زیادہ پڑھ لیتی ہوں صبح صبح ہم سے اسی لیے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے
ہ ہ ہر کسی کا اپنا ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس سے جو ٹائم اچھا لگتا ہے وہ اس ٹائم میں اپنا کام کرنا پسند کرتا ہے
جی جی ویسے تم نے فزیکل کا چیپٹر کر لیا کیا
ہاپ کیا ہے میڈیکل میں ٹائم لگ رہا ہے
ہوں اچھا ہمم ہمم مجھے بھی وہی پریشانی آ رہی ہے کہ میرے کل تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتے ہے نا
چلو ایک دوسرے کو کٹن جو سوالات ہیں وہ بھیجتے ہیں
ہاں یہ ٹھیک رہے گا اچھا تمہارا آئیڈیا تو اچھا ہے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آسان ہو جائے ہمیں
اور ایک دوسرے کا آنسر بھی چیک کریں گے
جی جی بالکل یہ بالکل جی اچھی بات ہے ویسے تم نوٹس خود بناتے ہو یا پھر ٹیچرز والے یوز کرتے ہو
میں تو شارٹ نوٹ خود بناتا ہوں
اچھا اس لیے تمیں ریویژن میں کم ٹائم لگتا جب تم شارٹ بناتے ہو چھوٹے چھوٹے اور ٹھیک بھی ہے زیادہ لمبے نوٹس بنانے سے فائدہ کیا ہے کیونکہ ہم اتنا تو یاد کر نہیں پاتے تو جو ضروری ہے وہی لکھ لو
ہاں فارمولاز امپورٹنٹ جو فارمولاز ہوتے ہیں اور پوائنٹ وہ میں لکھ لیتا ہوں پراپر طریقے سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں فٹر پوائنٹس وہ نوٹ کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ میں
اچھا اچھا مجھے بھی نا چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانا شروع کر لینا چاہیے نا
ڈیفینیٹلی ایگزام سے پہلے بہت کام آتے ہیں یہ چیزیں فارملیس اور پوائنٹ جوتے ہیں نا وہ
جی جی ہاں بالکل اور کل کتنے گھنٹے پڑائی کی
لگ بھگ چھ گھنٹے
یہ تو بہت اچھی بات ہے یار میں صرف چار گھنٹے ہی کر پائی
کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے
ہوں ہوں جی یہ تو ہے اس بار یہ تو تم نے صحیح بولا ہے اور تم کنسشن کیسے مینٹین کرتے ہو مطلب تم اپنا جو کیسے مینٹین کرتے ہو
جو کنٹریکشن ہے تم کیسے مینٹ مینٹین کرتی ہو
میں تو پینتالیس منٹ اسٹڈی پھر دس منٹ کا آرام بس ایسے ہی ہوتا ہے
اچھا جیسے پوموڈورو ٹیکنیکل جیسی
جی جی بس ایسی ٹیکنیک ہے ہاں اسی سے اسی سے مجھے انسپائر ہوئی ہوں میں اسی سے مجھے آئیڈیا آیا ہے
شاید مجھے بھی یہ ٹرائی کرنا چاہیے
ہاں ٹرائی کرو ہاں ہاں کرنا چاہیے تو تمہیں بھی کام ہو جاتا ہے
موبائل سے بہت ڈٹریکشن ہوتی ہے یار
ہوں میں تو اسٹڈی کے بعد جو نوٹیفکیشن ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتی ہوں
گٹ ہیبٹ ہے یہ آپ کی
اور ویسے ایزی وہ سوری انگلش میں ایسے کا یاد ہو گئے کیا ایسے وغیرہ انگلش کے
حد ہے یار بائےگی تو آدھا پھر کروں گا کوشش کر رہا ہوں یاد کرنے
ہ میں تو پورا ہی ریوائز کر لیا ہے دیکھتی ہوں پھر اب ایک بار اور رویژن کروں گی
گریٹ مجھے امپورٹ پوائنٹس بھیج دینا
ہوں ہوں بالکل ضرور بھیج دوں گی
تھینکس تمہاری ہیلپ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے مجھے
ہوں اچھا جی ہاں فرینڈس ویسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں
رزلٹ کے لیے ٹارگیٹ کیا ہے تمہارا
نائنٹی پرسینٹ سے اوپر تو ہونا ہی چاہیے
نائس میرا ٹارگٹ ائٹیفیو ہے
ہ انشاء اللہ دونوں اچیو کریں گے
اس کونسی ٹینسی چاہیے
آج کا پلان کیا ہے
ہ میتھ کے تین ایکسرسائز اور فزکس مڈیکلس
میں کیمسٹری ریوائز کروں گی اور انگلش لکھوں گی صحیح ہے دونوں کا الگ الگ تم یہ تیار کرو ہاں ہاں نو بجے ٹھیک رہےگا نا نو بجے کرتے ہیں ہم لوگ
جن تب تک جتنا ہو سکے کمپلیٹ کرتے ہیں دونوں
ہممم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی یہی کرتی ہوں کمپلیٹ کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھا کر تبھی فری ہو کے کرتے رہتے ہو اور تم نے کیا کیا کھاؤ گے آج کھانے میں
آج بریانی کھانے کا من ہے آج بریانی کھاؤں گا
تو ابھی ڈنر کیا نہیں ہے کیا تم نے
نہیں ابھی تو نہیں کیا ابھی کروں گا تھوڑی دیر میں میں نے سوچا آپ کو کال کر لو ہاں تھوڑا لیٹ کرتا ہوں
اور اچھا آپ اتنا لیٹ رات کا کھانا نہ دیر سے کھاتے ہیں پھر صبح آپ جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں یہ تو آپ کی بہت اچھی عادت ہے
ہمم نا پڑتا ہے
میں تو اگر ہاں اگر میں رات میں اگر دیر تک جاگ لوں تو پھر مجھ سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا ہے
نہیں میں اٹھ جاتا مجھے اٹھنا پڑتا ہے نا تھوڑا کام پہ اپنا جانا
ہاں اچھاجی ہاں آپ کا بزنس ہی ایسا ہے کہ آپ کو تو کسی وقت بھی اٹھنا پڑ سکتا ہے یہ اچھی بات ہے اب اسٹڈی کے ساتھ اپنا بزنس بھی دیکھ رہے ہو ا بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی پڑھائی کو کو بھی دھیان میں رکھ کے رکھتے ہیں اور پھر کام بھی کرتے ہیں ک نا جب پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تبھی تو ہم کچھ آگے کر پائیں گے نا اپنی جو پڑھائی ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھ پائیں گے
جی جی
ہوں
بالکل صحیح کہ آپ نے
اچھا جی اور بتائیے میں آج میں نے تو کچھ ا تاہری بنائی تھی دراصل میرا من کر رہا تھا تاہری کھانے کا تو میں نے کھائی جی اج پتہ نہیں کیا من کیا دوپہر کا کھانا جب ہم لوگ کاتے وہ رات میں کھایا ہے میں نے کھا لی اچھا لگا گھی ڈال کے
صحیح کیا اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں
وہ کچھ نہیں بس کھیل رہے ہیں سونے کی تیاری ہے کیونکہ یہ لوگ بھی اسکول جائیں گے صبح تو میں جلدی سنا دیتی ہوں اور میں بھی جلدی ہی سو جاتی ہوں کبھی گیارہ بجے تک کبھی ساڑھے گیارہ بج جاتے
اچھا
اور آپ کتنے بجے سوتے ہو
مجھے توئی بارہ ایک بج جاتا ہے سوتے سوتے
اچھا اچھا ٹھیک اچھے پھر
ٹھیک ہے انشاء اللہ
ہاں کرتے ہیں آپ نو بجے آپ نے بولا تھا نا اس اسٹڈی کرتے ہیں جس کر ج کیا کیا تیاری ہوئی کیا کیا نہیں ہوئی ٹھیک ہے ہاں چلو اوکے اللہ حافظ اچھا لگتا ہے تم سے بات کر کر
کت کر تے راہا کرو فون تب بھی آپ کا دل کرے آپ کال کر لیا کریں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا